ہلو
السلام علیکم
وعلیکم الس سلام
ہم بالکل ٹھیک ہے سب کہہ رہی تھا آپ فرمائیےپ آپ کیا کر رہے تھے
ہم تو بس بیٹھے تھے تو سوچے آپ کو کال کر ل
ہو گیا آپ کا
جی ہمارا ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ بتائیے آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
کھانے کی تیاری کر رہے تھے اپنی امی کے ساتھ
جی یہ تو ہماری ہم لڑکیوں کی نا یہ وہ پروابلم ہو جاتی ہے جو بھی گھر رہے وہ اس کو سب سے پہلے یہ سوچ تنا بڑتا ہے کہ کھانا بنائے اس کے بعد یہ سوچے کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بنانا ہے رات کے کھانے میں کیا بنانا یہی سب سوچتے سوچتے دن چلا جاتا ہے
بالکل ہماری امی کھانا بناتی تھے باقی کے جو کام رہتے برتن ہونا جھاڑو وغیرہ وہ ہم سب کر لیتے ہیں ت کہ ہماری امی کو آرام ملے
یہ تو بڑی عمدہ بات ہے کہ ایک بار میں اگر آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے آپ مل بانٹ کے کر لیتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے
بالکل اور فرمائے کیا کر رہی تھی ہیں آپ
جھر ہم تو بس بیٹھے تھے ناشتہ وغیرہ کر کے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری زندگی میں ہابیز کی کتنی اہمیت ہے
بالکل کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہبی ہی نہیں ہے گھر کے کام میں اتنے الجاتے ہیں تو اپنے بارے میں بھی کبھی کبھی دھیان ہی نہیں آتا
جی جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو کہ اگر ایک انسان ہے وہ مطلب روز مرہ کی زندگی میں تو اپنی زندگی جی سکتا ہے لیکن ایک ہابی ہونا تو ان کے لیے بہت وہ ہوتی ہے آوشکتا کی بات ہو جاتی ہے کیکہ وہ ہمیں ایک الگ ہی خوشی دیتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خالی خالی ٹائم پر کبھی کئی لڑکیاں دیکھا جات تو کپڑا بنائی کرتی ہے سلائی کرتے تو ان کو وہ سب چیزیں اچھی لگتی ہے تو وہ ان کی ہابی بن جاتی خالی ٹائم ملتا ہے اپنا بنائی وائی کا کپڑا سرو کر دیتی تی ہیں
یہ بالکل صحیح کہا آپ نے اور ان ساری چیزوں میں مزہ بھی آتا ہے ان کو اور دیکھا جائے تو اگر آپ کو کوئی کسی چیز کرنے سے آپ کو خوشی مل رہی ہے تو وہ بھی چیز زیادہ اچھی ہوتی
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
وہی جیسے کہ اگر ہم دیکھا ہم دیکھا جائے تو ہم اگر سلائی بنائی کی بات کی جائے تو کسی کسی کو وہ زیادہ بہت پسند ہوتا ہے کوئی کوئی کام سمجھ کے کرتا ہے اور کوئی خوشی سمجھ کے کرتا ہے اور جو مطلب پورے من سے کرتا ہے اس چیز کا بھی مطلب دیکھا جائے تو اس چیز کا جو فل ہوتا ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے اور اچھا دکھتا ہے وہ
بالکل صحیح فرما رہی ہے کوئی کوئی ہوتا ہے کہ خالی اب تو دیکھو سلائی بنائی کہ بھی کتنی ڈیمانڈ ہو گئی ہے اور مہنگائی بھی ہو جا رہی ہے کپڑے سلانے میں بھی کتنے پیسے وغیرہ لگ جاتے تو جس کو خود کو ہی آتا ہے ان کے لیے تو کافی اچھی بات ہے اپنے ک کم سے کم اپنے خود ہی سیل لے اپنے آجو بازو کے بھی سیل سکتے اپنے گریب کے پریوار والوں کے لیے بھی سل سکتے تہ وہ چیز کا بھی پیسہ بچ جاتا ہے جب یہ چیزیں آ جاتی ہے تو
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اگر یہ ساری چیزیں آتی ہے تو پیسے بھی بچ جاتے لیکن اگر وہی چیز اگر آپ کی ہابی ہو تو آ کو بھی الگ خوشی ملتی ہے
بالکل تو کسی کسی کو دیکھا جائے تو کتاب پڈنے کا بہت ہی زیادہ شوق شوق ہوتا ہے کبھی کبھی خالی ٹائم میں کچ کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی کافی اچھا رہتا ہے تو سمے کا اتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں نہ تو دیکھا جاتا جس کو سمے وغیرہ مل جاتا ہے تو فون وغیرہ میں چلے جاتے ہیں کوئی کوئی ویکتی ہوتا ہے جس سے سمے ملتا ہے تو نئی نئی طرح طرح کی بک کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کو بھی اچھا لگتا ہے سمے کا کتنا صحیح اپیوگ کرتے کتابیں وغیرہ کرکے
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے کہ اگر ہوبیز کہ سوچی جائے تو ہمارے والد بھی جب چھوٹے ہوں گے تو ان کی بھی الگ الگ عادتیں ہوں گی پر ان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں آئی رسپانسبلٹی آئی کہ کئی جگہ کی مطلب چیزیں آئی کہ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی ان کو اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہوگا یہ وہ تو وہ ساری چیزیں ان کی چھوٹ گئی
بالکل وقت کے حساب سے ذمہ داریاں بھی آ ہی جاتی ہے بالکل صحیح فرما رہی تھی آپ
جی اگر یہ ساری چیزیں مطلب انہوں نے بھی مطلب یہ سوچ کے رکھ لیا ہوتا کہ ہم آ دیتے ہیں ابھی اپنی بات میں کریں گے دیکھیں گے جب ٹائم ملے گا ایسا تو یہی ہوا ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ بعد میں کر لیں گے لیکن وہ بعد میں کبھی آتا ہی نہیں ہے
یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے اسی لیے وقت حساب سے تو بدلتی رہتی ہے پر جب بھی ہمیں کبھی سمے ملے ملے تو وقت کا صحیح اپیوگ بھی کرنا چاہیے
بالکل صحی کہہ رہی ہیں آپ
اور فرمائیے ہمارے یہاں تو بارش ہو رہی ہے
جی کسی کسی کو تو بارش میں بھیگنے کا بھی شوق ہوتا ہے آپ کو ہے
جی بالکل نہیں بیماریاں آ جاتی ہے ہم کو ہم کو ب بالکل جل سردی دکام جلدی بھی ہو جاتی ہے
مجھے پر بارش میں بھیگنے کا شوق بھی بڑا پیارا ہوتا ہے
ہاں کسی کسی چیز کے لیے ہوتا ہی ہے
جی جیسے کسی کسی کو بارش میں بھیگنے کا شوق شوق ہوتا ہے کسی کو ڈانس کا شوق ہوتا ہے گانے کا شوق ہوتا ہے وہ سار شوق بھی بہت پیارے ہوتے ہیں میرے حساب سے تو
پسند ہے یہ تو شوک شوک کے بات رہتے لو اس کا پورا اپیوگ بھی کرتے سمئے وغیرہ ملتا ہے تو سمے کا اپیوگ بھی کرتے ہیں ہم کو بھی شوق تو ہم کو لشے کا ہم کو کچھ شوق ہی نہیں ہے پت نہیں
جی ہمیں تو بارش میں بھیگنا بڑا پسند ہے یا ہم ہمارے آپ کو بھی نا ڈانس کرنے کا بڑا شوق ہے ان کی جب سے شادی ہوئی ہے نا تب سے وہ ساری چیزیں چھوٹ تو گئی ہے پر کہا جائے دیکھا جائے نا تو جبھی بھی ان کو سمے ملتا ہے اور وہ جب ڈانس کرتی ہیں تو وہ خوشی جو ان کے چہرے پہ آتی ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے مطلب بولتے ہیں نا اندر کی خوشی وہ دیکھنے میں ملتی ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں یہاں پر تو اچھی لگتا ہے کہ جب ب تک شوق ہے تب تک کرتے ہیں پھر ہم میں کبھی نہ کبھی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ تو کبھی کبھی یہ سب چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہماراری والد جیسے ہم نے کہا ج ہمارے والدوں کی بھی کتنے شوق ہوں گے جو ہم ہمارے ہونے کی وجہ سے یا ان کی شادی ہونے کی وجہ سے چھوٹ گیا ہوگا
اس لیے کہتے جب تک ہے تب تک پوری اچھے سے زندگی جینی چاہیے تاکہ آگے جا کے ہمیں پچھتاوا نہ ہو ہمیں جب وقت ملا تھا تو ہم نے کچھ کیا نہیں
جی یہ تو بالکل صحی کہا آپ نے کہ اگر اس ٹائم پہ شاید ہماری آپ ہی نے اپنی ڈانسنگ کا شوق نہیں چھوڑا ہوتا تو آج کہیں نہ کہیں تو وہ ڈانس کر رہی ہوتی کیونکہ ان کا ڈانس دیکھا جائے نا تو بڑا اچھا ہے بڑا پیارا ہے ان کا ڈانس
ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کبھی کبھی جس کو جو چیز کو کا شوق تو رہتا ہےب آگے ج کے ان کا بوشیہ بن جائے جاتا ہے تو جب بہت اچھا کرتے ہیں تو ان کا وہ بوشیہ بھی آگے جا کے کافی سفلتا پراپت کرتے ہیں وہ سب چیزوں میں
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اگر اپنے اپنی عادتوں پہ اگر ہم اسی کو اپنا شوق مطلب اپنے شوق کو پورا کرنے کی دیکھی جائے تو جیسے کہ کوریوگررافرس بن سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پلے بیک سنگرس ہیں انہوں نے اپنے شوق کوگ گے بڑھنے دیا اس کے بارے میں اور سیکھا اس کی وجہ سے انہوں نے اتنی ساری چیزیں سیکھ پائی اتنی زیادہ کامیابی حاصل کر پائے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اس لیے کبھی کبھی ہم نے دیکھا کسی کو پینٹنگ وغیرہ کا کافی شوق ہوتا ہے کافی سندر سندر کافی خوبصورت وغیرہ چزیں پینٹنگ میں اتنا اچھا بتا دیتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ من خوش ہو گیا تو پینٹنگ وغیرہ میں بھی آج کے گ میں تو دیکو ہر چیز میں اپنا بوشیہ بنا سکتے گانا سے لے کے پڑھائی لکھائی سے کھیل کود سے پینٹنگ سے لے کے سب چیز میں اپنا بوشیہ بنا سکتے ہیں جب ہوتا ہے کسی کی اچھی پینٹنگ وغیرہ رہتے ہے تو اس میں بوشیہ بھی بنا لیتے ہیں
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہر چیز کا آج کل ایک کورس آ سکتا ہے آپ کو اگر اس کے بارے میں کچھ پسند ہے تو آپ اس کو اور سیکھ سکتے ہیں ج کی وجہ سے آپ کا عمدہ بوشیہ بنے گا آپ کا آپ اپنا نام بڑھا سکتی ہیں اپنے والدوں کا نام بنا سکتے
بالکل آج کے س آج کے گ میں دیک سب چیز کافی آسانی سے مل بھی جاتی پہلے کی طرح نہیں تھا کہ ہمیں کوئی آگے بتانے کے نہیں تھا کہ بوشیہ میں آپ کو کیا کرنا ہے آج کل ج دیکھا جائے آن لائن وغیرہ چیزیں بھی ہم کو آسانی سے مل جاتی ہے آپ کو آگے کیا کرنا ہے کس چیز میں کیا کرنا ہے ایک ایک پڑاؤ ہوتا ہے نا ویسی چیزیں بتانے لگ جاتی کہینو
تو بالکل صحی فرمایا آپ نے کہ اگر آپ کو اپنی ہبی کو اپنا ہی کرئر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی کئی پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اس چیز کے بارے میں سکھا سکتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی تو یہ سب چیزوں کا ہمیں گان پراپت کرنا چاہیے تاکہ آگے جا کے ہمارے لیے بھی اچھا ہو
جی تو بالکل کل سے ہی کہا آپ نے ابھی
بالکل اسی لے کہ آتے ہیں کہت کا ہے تو سب چیز کا مزہ وغیرہ لے لینا چاہیے
جی یہ تو بالکل صحی کہا آپ نے کہ وقت پہ اگر وہ ساری چیزوں کو آپ سیکھ لیں گے یا اس میں آپ آپ بوشیہ بنانے کا من ہے اگر آپ وہ کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ توچ ایک سمے پہ ہم یہ کرتے تھے یا ایک سمے پہ پہ ہم نے وہ کیا تھا وہ ساری چیزیں ہمارے
بالکل یہ سب تو کا ی اچھی بات ہے ہبی وغیرہ بھی رہتی ہے کفھی بہت ساری چیزیں ہبی میں آ بھی جاتی ہے کئی کئی ویکتی دیکھا جائے تو اس کا سمے کا کافی اچھا اپپیوگ بھی کرتے ہیں اور اس کا بوشیہ بھی بنا لیتے تو بتاتے بھی کہ یہ سب چیزیں میری پہلے ہو بھی ہوا کرتی تھی اور اتنی اچھی تھی کہ ہم نے اس کا بوشیہ بھی بنا لیا آج کا یگ دیکا جائے تو سب کچھ آسانی سے آن لائن وغیرہ بھی مل جاتی ہوتا ہے ہمارے آس پاس کے پڑوس لوگ بھی اچھے سے سمجا دیتے ہیں
یہ تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ آپ سے بات کر کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہمیں بھی اپنی ہبی اس پہ دھیان دینا چاہیے اور ہم اپنی ہابی کو بھی اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں یا کریئر بنا سکتے ہیں چلیے ہم رکھتے ہیں ہم یہاں بارش بہت تیاری آ رہی ہے ہمیں وہاں جانا ہے
چلیے
فس
خدا حافظ
ہ